ہیلو نیکو
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو میں نماز پڑھ رہی ہاں میں نیماز پڑھ رہی اب میں نے یہ سوچا پھر سے کال کام اسٹارٹ کروں
اچھا ٹھیک ہے چائے پی
ہاں پھر چائے پی میں نے اب یہ کون ہے چھوڑو کوئی کال کررہا تھا
اچھ
ہا ہا ہا کرتی ہوں کال ہی ہی لیکن ایک بات ہے نا ایک بات ہے نا اس وجہ سے فون سے ہم بہت دور ہو گئے ورنہ دن رات ریل ریل اسکرول کرتی ریل اسکرول کرتی تھی
اور کیا
ہوں
اس سے کام میں لگ گئے تو وہ والا بھول ہی گیا
ہاں لیکن یہ اچھا بھی ہے اپنے پیسے آتے ہیں یہ کیا یہ ہاں بولو میں نے کہا یہ کوئی اں آ آ چھوٹی بات ہے اس سے انسان اچھا کام آ سکتا ہے آپ نہیں آپ کو لگیں گے
اور کیا لیکن رہنا چاہیے کنٹینیو ہے نا
فی الحال تو چل رہا ہے بہت ٹائم ہوا آپ کو کیا لگ رہا ہے
مجھے کہاں پتہ تھا میں مجھے دو دنیا ہو گئے پتا تھا مجھے لیکن میں اس ٹائم بولا نہیں چھوڑو کیونکہ مجھے س سرال جانا تھا نا بہت ٹائم کے بعد مجھے لگا وہاں پہ بچہ بھی سنبھالنا گھر کا کام بھی کرنا وہاں پہ ٹائم ہی نہیں
آپ ایک کام کرو نا میری ایک ٹپ ساتھ لے جاؤ
ہاں
اپنا یہ ایئر بڈ یا ایئر فون کانو میں راکھا کروں بچے کے ساتھ بھی اور کام بھی اور زیادہ تر تب کیا کرو جب فری ہوں گی آپ
پتہ ہے آپ کو پہلے جب بس میںان بولو نا یہ کام ہے تو اس نے بولا یہ تھوڑا ہیک ٹک ہے اس نے بولا یہ ہٹیک ہے میں نے بو چھوڑو پھر میں نہیں کروں گی چھوڑو لیکن اب جب میں نے کیا تو مجھے تو بہت آسان لگا
ایسا نہیں بولوں گی ڈونڈ نہ دیکھو آپ کو میں فری ہونی چاہیے مجھے آپ فری ہونی چاہیے تب جا کے ہم پیسے کما سکتے ہیں دیکھو میں کتنی دیر آپ میرا ویٹ کر رہی تھی اب بسمہ میرا ویٹ کر میں کتنی دیر بزی رہی تو اسی وجہ اور یہاں سب سے پتہ ہے سب سے زیادہ کون سا ٹائم ہوتا ہے جو شام کے وقت پاپا بائے آتے ہیں نا تو ان کی سامنے تھوڑا نا یہ دن برکھا کے ہارے ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہیٹک لگتا ہے ورنہ یہ کام بہت اچھا ہے اچھی ارننگ بھی ہے
ہ میں نے شام کو بولا تھا کل بسمہ کو ہم شام کو کریں گے اس نے بولا ٹھیک ہے پھر وہ ویٹ کر رہے تھی اپپنے فون ہی نہیں کیا میں نے اس کو فون کیا بولا کروں گی اس نے بولا اب مجھے اب نیند نیند ارہی ہے میں نے بول چلو سو جاؤ تو چھوڑو
اور کیا میں بھی رات کو کرتی ہوں میری ماں کہتی آپ کی حرکت ہے یہ جوکاروں آپ پہلے تو میرے بھائی نہیں کرنے دیتے تھے ان کو اریٹیشن ہوتی تھی اب جب میں نے ان کو سب کچھ سچ بتایا نا اس سے اچھی ہرننگ ہوتی ہے پیسے اچھے ملتے ہیں اب وہ بھی اب ان کو پتا ہے نا میں نہیں مانوں گی اب وہ بھی کچھ نہیں کہتے انٹروں کو بھی کتنا دارد رہتا ہے مجھے کتنا دارد ہے انٹر
بھابی بھی کرتی ہے آپ کی
نہیں وہ نہیں کرتی ہے کال ان کا وہ وہ کرتی تھی کیا وہ سناتان اسکپشن ہ اس نے وہی کیا تھا اب تو وہ باندی ہوا نا ورنہ وہ کر تی
میری بھابھی بول رہی تھی وہ اچھا کام تھا لیکن اس نے بولا ہمیں اس کا اس نے بولا تو وہ بولو اس سے وہ بہت ایزی تھا ہمیں لیکن ہمیں نہیں پتا تھا وہ اتنا ایزی ہے ہم نے کیا ہی نہیں لیکن اب ہم اسے بولا میں نے کیا تھا ایسے ہی میں نے سوچا اس کو آئے گا ہی نہیں کچھ پیسے لیکن اسے بولا جب میں نے دیکھا اس میں اچھے پیسے آئے وہ اتنا ایزی تھا لیکن پھر وہ ختم ہی ہو گیا
لیکن ہماری گالتی ہے ناں دیکھو ہم نے کیا کیا ایک ایک بندے نے کیا بیس بیس ہزار اور پندرہ پندرہ ہزار ان کو پھر بوجھ ہوا وہ گننا وہ چیک کرنا اگر لمٹ رکھتے ہیں ناں لیکن آگے سے ہی اگر وہ لمٹ رکھتے ناں دن میں دو ہزار تک کا رو اس میں سے آگے ریجیکٹ بھی ہوتے کچھ ہوتا یہی ہزار پندرہ سو تو باندھتے دن میں لیکن انہوں نے انفینٹی ڈالا لوگوں نے فائدہ اٹھایا
لیکن یہ پہلے سے ہی اچھا تھا ہم نے سے وہ امیج کا کام بھی تھا ناں وہ بھی اس میں اچھا
بہت اچھا اور ہمارے سر بہت اچھے ہیں
ہاں
وہ اچھے ہیں اور سناؤ آج کیا پکایا
آج ہم نے ایک کڈم پکایا ہے
یہ کڈم ہر گلی میں کیوں جاتے
پتا ہے مم مجھے نہیں پتہ ہے ماما نے ٹماٹر لائے تھے اس میں ڈالے تھے وہ پکانے کے لیے پھر اس کو بسما نے فون کیا ہے م بولا تھا کہ ماما ڈھونڈ رہی تھی کاڑم بول رہی وہی پکائیں گے مجھے نہیں پتا اس میں ملے تھے یا نہیں پھر اس کو بسما نے کیا ہے فون ادھر ہے وہ گئی تھی ناں مائیکے صبح
ہوں
اسے کیا ہے اس کو فون یہاں سے ہے میں لاؤں یہیں سے اس کو ماما نے بولا ہاں لاؤ چکن لائے تھے جب تک میں گھر آئی تو ان نے وہی کیے تھے صاف چل اس نے پھر وہی پکا ہوں
میٹ کیسر
نہیں خالی
اچھا چالے نہیں ہمیں پارسو میں ایک کے سات پھر کال بھی تھا میں ایک تھا ناں بہت فر کال بھی تھا اوپر سے آدھے کھاتے ہیں آدھے نہیں کھاتے
نہیں ہم نے آج دو تین سے پکا ہے دو چار زیادہ ہی جائے ہم گئے تھے پچھلی بار گھومنے منڈے کو
ہاں
تب سے ہم نے اس میں ایک دو دن کے لیے پھر پکا کے مرغا بھیچھا اور میٹ بھیچھر ہم نے اوپر سے پکایا ہی نہیں
ہم نے آج مرغا پکایا اوپر سے مرغی کتنی یہ مہنگے ہو گئے ہیں دو کلو آتے ہیں ساڑھے ہاں ساڑھے چار سو روپیہ میں دو دو کلو آیا کال
ہاں ڈھائی سو روپے میں ہے یہ انڈا یہ ناں انڈے ہے ڈھائی سو روپے میں ایک
اتنا میں اتنی مہنگائی
ٹائم پہ چلتے ہی تھے نہیں مرغی نہ انڈے
انڈے کون کھاتا ہے ابھی اس ٹائم پتہ ہے میں نے پچھلے سنڈے کو محمد رضوان کو انڈا کھلانے کے لیے بٹھایا وہ انڈے کا کالر کیا تھا اوئی مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے مجھے پتا نہیں کیا ہو رہا ہے وہ اگر کسی کو لگ جاتی ہے ناں وہ پیلا پٹ جاتا ہے ناں وہ آڈا پ پیلا پڑ گیا تھا میں نے پلے تھوڑا سا خود کو کھایا کیونکہ بچے کا سوال تھا پھر اتنا سا اس کو کھلایا پھر مگر میرے ضمیر نے اجازت نہیں دی کہ میں اس کو کھلاؤں میں نے ماما کو بلایا میں نے بولا یہ انڈا خراب ہے اس نے بولا ہاں ہاں پھینکو اس کا کلر ہی چینج ہوا ہے پھر میں نے اس کو چائے پلائی لیکن انڈا نہیں دیا دوسرے دن پھر نکلا ہاں
جب میں گھر گئی نا میں نے وہ ایک ڈبا لیا تھا انڈے ک میں نے سوچا میں خود کو بھی کھاؤ گی اور ان چیز کو بھی دوں گی بیریی گوبھی پھر ہم میں نے اس میں سے میں نے بہت سارے کی یہ میں نے ان کو ابالا پھر میں نہیں میں نے ابالا ان کو میں نے ساس سسر کو بھی دیا میرے ہسبینڈ کو بھی دیا ہم نے ساب کو پھر دو ٹرے رہے تھی اس میں سے پتا کتنے خراب ہو گئے وہ ہے نا دو ٹرائ میں ہوتے نا ساٹ انڈے میں نے سکسٹی میں فوٹٹی نکلے لگ بگ میں نے ڈبے میں رکھی میرا کہ میں نے میں نے غط کر دی م میں نے وہ اوپ فریزر میں فریج میں جگہ ہی نہیں تھی عید تھی نا اس میں یہ پکا کے س سالن ولن تو میں نے اوپر رکھی فریزر میں ان کو کیا ہو گیا تھا وہ جم گئے تھے پھر میں نے وہ میں نے سوچا وہ ٹھیک رہیں گے میں نے دو اٹھائے میں نے وہ بوائل کی ہمزہ ایا تھا اس نے میں نے وہ بوائل کی ان کو جیسے وہ ربر بال بنتی ہے نا وہ وہ الگ کے و وہی ربر بال بن گئی تھی ان کو وہ ایسے ایسے کراے نا میں واپس ان کو چٹ رہا تھا سیدھے وہ رابر بال ہوت رہ چھوٹے بچوں کی برابر ویسے ہی بن گئے تھے میں نے وہ چالیس کے آنڈے ڈبا لے کے اٹھائے میری ساسوما کو بولو پھینکو ان کو ڈسٹ بن میں پھر ہم نے
اور کیا آج ہم آنڈے یہ ونٹر میں ہم لاتے ہیں ایک ڈبے دو ڈبے ہر ایک کھاتا ہے ماما کو بولا ہے ڈاکٹر نے چیسٹ کے لیے آپ بائلر انڈے کھاؤ لیکن ہم کھاتے ہیں روز وہ ایگ یولک نکال کے دونوں کھائیں گے کچھ ٹائم تک پھر جیسے وہ موڈ ہی بدلتا ہے پھر نہیں کھاتے ہیں لیکن منتے ہیں لیکن اس گرمی میں ہم آتے نہیں لاتے
کوئی آنڈے لیتا ہی نہیں تھا نہ ان کا ب ہوتا تھا اور جو سوروپ
ہم لوٹے ہیں جب یہ محمد رذان آتا ہے نا تب ماما ایسی جاتی ہے پانچ لاتی ہیں چھ لاتی ہیں لیکن نہ ٹرائل آئے گی نہ ہی یہ ڈبا نہ ہی ہم ڈب
آپ جب کہیں جاتے ہیں تو لینی پڑتے ہم گئے تھے کل میرے یہ چاچا کے گھر بھی گئے تھے اور پفی کے گھر بھی گئے تھے دو ہاں م من ل ہے پہلے مرغی دو ادھر باہر نو سو روپے میں یہ وہ اللہ کی کے قسم نو سو اسی میں نو سو روپے میں بیس روپئے آئیے واپ لیے وہ پھر آئے نا چارے تھوڑا آ گئے تو یہ چار سو اسی میں آئے دو یچھوٹے ایک ڈرائیک دو سو چالیس میں ایک تھے لائے پانچ سو میں پانچ سو میں آئے بیس روپئے واپس لائے دو یہ انڈے کی ٹرے پھر بولا ماما نے اور کیا پھر بولا ماما نے چاچو کے گھر کیا لے جائیں گے پھر ساڈے تین سو میں لایا دوس را مرغا ادھر لے گیا لے گئے وہ لگے مطلب دو ہزار روپئے گئے ہیں
وہ ہے نا وہ ہے نا ایک بار اب آپ لوگوں نے لیا آپ کون اس کے اندر ہے کیسے نکلیں گے جان
پتہ ہے نا سچ میں
انسان پریشان پریشان رہ تھ اور کیا اوپر سے مہنگے
ماما نے بولا اس ٹائم پہ کوئی آڈے لیتا ہی نہیں تھا پانچ روپہ چار روپے میں ہوتا تھا ایک آنڈا
ہوں میری بہن کو ہے نا یہ شاپ ڈپارٹمنٹل اسٹوریز کا وہ نا کرانہ کیا شب ڈپارٹمنٹل نہیں ہے وہ اس کا پاتی ٹائما اور اس کا یہ دیور وہ اس ٹائم انڈے بیچتے نہیں ہے بولا ایک تو وہ آٹا نہیں لائیں گے شاپ پر دوسرا وہ انڈے نہیں لائیں گے اور نہ ہی وہ گھر پہ خود کھاتے ہیں ہاں بچوں کو تو دینا پڑتا ہے نا بچوں کا کیا کرے بچوں کو تیرا رہا وہ مت توب کچھ اوپر سے کمزور ہے یہ ہمارے بچے کیا کھاتے ہیں
پتہ ہے ہمارے میرے سسرال میں بھی ہے ہمارے کرانے کی دکان ہمیں بھی ہے نا ادھر دکان لیکن وہاں پہ اتنے انڈے چلتے ہیں اس ٹائم پہ بھی میرا دیور وہ میرے دیور کی شوپ ہے لیکن میرا وہاں پہ ہسبینڈ بھی ہوتا ہے وہاں پہ انڈے لیتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم وہاں پہ زیادہ تر لیتے ہیں انڈے ہی لیکن ایسے کھے کے لیے بھی لیتے ہوں گے لیکن زیادہ لیتے یہی کہیں لے جانے لے جانے کے لیے
ہوں ہاں اور کیا
دیور وہ بولتے یہاں سے دو مطلب کوئی لے جا ہے نا اینڈی وہاں سے وہ گھر والے باپ استاد جی بیچتے ہیں مجھے واپس وہ بولتا میں بولتا ہوں ان کو آں اچھا مجھے کوئی آواز دے رہا ہے میں آپ کو بعد میں بات
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ